ا کو اسلام علیکم بھائی جان
ہاں السلام علیکم بھائی جان السلام علیکم اور سب کہہرییت
بڑیا ہو تو
جی سب خیریت تھا
اور بتاار
سب بڑھیا اللہ کا شکر ہے
اور بھ جان بیگم جی کہس ٹھیک ہے نا السلام علیکم محترم بھائی جان
سب بڑھیا ہے بیگم وغیرہ بچے بیوی بچے سب ٹھیک ہاں
سوچ رہا تھا بچے کو تھوڑا ایڈمیشن وغیرہ دلورہ
کون س رات چل رہیں گے دوست دوست تو بہ ہوگا ہاں جی
ارے بچے کیا بول رہے ہیں ج آپ کے
ارے بچے ادوم کر رہے ہیں تھوڑا
ج م ج رہ
ا پچ ام
اور بتاؤ کیا کیا ہے کس پہ بات کرو گی آپ
ہ آ کر لیں گے کسی کا بھی کر لیں گے ایک منٹ
چلو چلو ایک بات ج باتتاؤ چلو آپ بچوں کی بات کریں گے نا بچوں کی بات کری نہیں نا تو میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کے بارے میں بہت دقتیں آتی نا کوئی نیا وورک وغیرہ ہے تو بچوں کو کس کون سےی مدرسے میں کون سی کس پرکار کی تعلیم کیس مطلب وہ سب دقت سے آتی ہیں کیونکہ ایک اچھا مدسہ چننا بہت سالوں میں سے بہت بڑی مشکل ہے کہ آخر کون سی مدرسے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن دین تعلیم دلوانے کے لیے کہ وہ آگیں دقت نہ آئے کیونکہ آج کل کیا ہے تعلیموں کا مطلب سوری مدرسوں کا وہ ایک طرح سے وہ چینج ہو گیا ہے
ہاں جی وہ تو ہے جو کہ پڑھائی کا استرنا کم ہو گیا ہے
ہ تعلیم کا سب تو بہت گرتا جا رہا نا ھ سےے نہیں ہے نا جیسے کہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی سے اس کی دولت چ ہے اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے تعلیم کے بارے میں کہ اگر کسی جی سے اس کی دولت چھین لی جائے اور پھر وہ کما سکتا ہے لیکن اور اس کا اس کے پاس علم نہ ہوناا
بالکل جی جی علم ایک بہت ہی ام حصہ ہے ہماری زندگی کا
ہاں کیونکہ نا ایسا ہوتا ہے نا جن تعلیم سے نوکری پانے کا ذریعہ ہوتا نہیں ہے نا بلکہ کہ وہ انسان کی سوچ کو اطلاق کو سخ سے کو بہتر بنانے کا بھی کام کرتا ہے ن اس لیے وہ تعلیم کی اپنے آپ میں اور اہمیت بڑ جاتی ہے
ہاں جی بالکل تعلیم تو دیکھو تعلیم کیا ہے نوکری پانے کا ایک بوتڑی ہے جرییا ٹٹں ہیں یہ تعلیم تو زندگی میں ضروری ہے نا اپنے جیون میں تعلیم سے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے بھائی
بہت سے لوگ آخر یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اسکول جانا اور امتحان پات کرنا ہے تعلیم میں لیکن نا میرے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے نا
نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو اسکول جانے سے ایسا تو نہیں ہے پھر جیسے مان لو کوئی بندہ ہے وہ ڈیلی اسکول جا رہا ہے تو اس کے پاس اچھی تعلیم ہو تعلیم تو سنسکار ہوتے ہیں ایک طرح سے
نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر مدرسے میں آپ تعلیم لینے جا رہے ہو نا تو اس سے زیادہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے تعلیم اچھی لے لی سوال تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بھاتا ہے وہ تعلیم اور کہنے کا مطلب تو یہی نہیں کر رہا ہے کہ کتابوں سے ملنے والا علم ہے نا وہ زندگی سے ملنے والا تجربہ دونوں کوصہ تعلیم ہے
جی سلیم بھائی بالکل صحیح بالکل صحیح کہا آپ نے تو بھائی آپ یہ بتائیے میرے کو کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے
نہیں ویسے تو جناب دیکھو ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے زندگی میں کیکہ وہ جب جب تک اس کا مہتو نہیں سمجھو گے
جو اتنی ایم کیو مانی جاتی ہے
وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ کسی انسان کی یا کسی چیز کی اہمیت جب سمجھ میں آتی ہے جب وہ اپنے سے قریب مطلب اس کا کام پڑتا ہےیں جیسے کہ ہم میں یاد دیتا ہوں کیونکہ تعلیم ہے نا وہ انسان کو جو حالت کے اندھیر سے نکال کر علم کی روشنی میں لے جاتی ہے جیسے اگر کوئی انسان بنتا ہے کوئی کام کر رہا ہے وغیرہ ہے اس کو تعلیم نہیں ہے تو اس میں کوئی نہیں جانے کا لیکن جیسے اس نے تعلیم لے لی کوئی اچھی جاب کرے گا کوئی اچھا کام کرے گا لوگوں کو پھر کرے گا تو وہ اس کی زندگی کو سنوار رہا ہے نا وہ روشنی سے نکال رہا ہے مر سے لے کر روشنی لے جا رہا ہے یہی تو تعلیم کی خاصیت ہے نا ما
واہ واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے عارف بھائی یہ تو آپ نے بہت بہت اچھی بات کہی ہے کیونکہ تعلیم تعلیم بہت اہم چیز ہے کیونکہ اگر دنیا میں تعلیم نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کا وکاس کیس میں ا تھا
یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں اگر تعلیم کا وہ نہیں ہوتا مدرسے نہیں بنتے تو تعلیم کیسے دی جاتی اور پھر وہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ٹیچر وغیرہ آ کہاں سے آتے یہی تو اس کیاص ے نا وہ تو کلا تھا م کہ یہ سب یہان سے تو کچ اچھا رج مر سے
تعلیم تو دیکھو ج کا ہے اہم حصہ ہے دیکھو زندگی کا
ہوں
ہ تو بھائی یہ بتائیے آرف بھائی آرف بھائی ایک بات بتائیے جیسے تعلیم کے تو فائدے اے بھی ہے
نہیں نہیں جینا کیسا ہے نا کہ ہر چیز کا اپنا اپنا مہتو ہوتا ہے جیسے آپ نے سناوں گا کہ ہر چیز کے ایک ایک ہی س کے یہ تو پہل ہو تھے اور ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیںپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سامنے والا بندہ ایی کو کس ایچ میںپ پریوگ کر رہا ہے جیسے میں آپ بھائیوں کی بات کر رہے ہیں
سامنے والا جو ہے وہ کس طرح سے اس کو یوز کر رہا ہے
ہاں جیسے جناب آپ فائدوں کی بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدوں کی بات کریں نا تو تعلیم جو ہے نا انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہے نا وہ وہ دنیا کو بہتر بن سمنے لگتا ہے انسانوں سے
ہاں بالکل بھائی جان بالکل اور اس سے کیا ہے کہ بہتر مقتبل ہو ہیں لوگ م تر
اور وہ تو وہ تو انشاءاللہ ا نڈن کا سپنا ہوتا ب تو کہ اسے ہاں مضبوط جیسے اپنے تک پہنچنے کا سب سے مضبوط تعلیم تو ہے اس کا تاریخ بن ج کا سپنا ہوتا ہے کہ نچ تعلیم ن اچھی نوکری جاب کروں انجینئر بنوں
تعلیم لوگوں کو ایک صحیح راہ دکھاتی ہے
نہیں یہ مساللہ یہ تو بات آپ نے بھی پوھ م ہاں یہ یہ تو آپ نے بڑھیا بات فرمائی ہے آپ نے کہ ہ جو تعلیم ہے نا انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہے صحیح پریش کی سالیت بدلتی ہے
اس کوتا ترک وترک دیکھو تعلیم سے کیا ہے لوگوں میں ترک وترک کرنے کیی چنتا جاگک
ہاں جی جی جی ہ بالکل بڑھیا بات ہمارے کی تعاریف سےاہی انسان کو صحیح اور غلط میں پکڑ نہ سکتا ہے تر کرنے لگتا ہے کہ آخر ایسا کیوں اور ایسا کیوں نہیں تو یہی تو مطلب مانسک بل ہے ہوں اور اس میں یہ بھی نا وہ اعتبار میں ہوں
ب جی جی بولیے جناب بولیے نہیں کچھ نہیں ہے اپنے طرف تو صحیح ہے سب کچھ
اور چل چھوڑ گئی اس میں میں نے زیادہ تر دیکھا ہے نا جناب کہ پڑھے لکھے لوگ جیااتا پر پرتم تو ہوتی ہیں نا ہ
گلیے بس صی ہے کیونکہ علم کو اپنی بات رکھ سنے کا حلہ دیتا ہے نا
ہوں اور اگلے ا اگر اور فائدوں کی بات پنا سنو جناب بن س اگر اور فائدوں کی بات ھیک ہے تو اس میں ایک مجھے اور اچھا فد نظر آتا ہے کہ سماج کی ترقی میں اس کا اہم ہو جو گزان ہے ستالیس ہزار کیکہ اگر آپ سے اگر میں آپ سے پوچھ اگر آپ سے پوچھ سوال تو آپ اس کا جواب دینا جیسے کہ کہ اگر سوچا جائے کہ تعلیم صرف ایک انسان کو غلطی ہے یا پوری قوم کو یا سماج کو اس میں مطلب آپ کی کیا رائے دینا
تعلیم ایک انسان کو تھورڑی بدلے دی ہے تعلیم سے ایک انسان کا رشتہ تھوڑی ہی ہے یہ پوری قوم پوری قوم کو بدل سکتی ہے پورے سما بدلتی ہے دیک کسی مان لو کسی کے گھر میں کوئی اگر ایک بچی اچھی پڑھی ل اس کے پاس اچھ تعلیم اس نے حاصل کر رکھی ہے تو اس کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوئے ان کے بعد میں کی تعلیم ہوگی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے گی تو ان کا
ماشاء اللہ آپ نےالکل ب اچھی برباد فرمائی ہے کہ وہ پورے سماج کی وہ پورے قوم کی ترقی کو مطلب آگے بڑھاننے کا کام کرتا ہے جنابج یہ بتاؤ جیسے کہ ہم نے اوپر بات کیا
بھائی آپ کی تھوڑی آواز کم آ رہی ہے بھائی
کہ رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ اوپر بات کر چکے ہیں کہ ایک ہی سیک کے تو پہلو ہوتے ہیں
بالکل
تو اس میں اس میں دو ایک کا نقصانوں کے بارے میں آپ کو جیسے بتا میرے نظر میں دیکھا جائے توا ایک تو شاید حساب سے مہنگی تعلیم ہونا کارن سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ کبھی کبھی تعلیم ملتی نہیں ہے فیس زیادہ ہوتی ہے خرچ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک امتحانوں کا دبؤ بھی ہوتا ہے اس میں
ہاں یہ بات تو ہے کہ دیکھو آج کل مہنگائی کے زمانے میں نا تعلیم لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو کچھ غریب پریوار ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے بچے تو اسکول بھی نہیں جا پاتے نا تو انیں پتتا ہی نہیں ہے کہ مدر کیا ہے ج کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں پہ تعلیم دینی ہے تو یہ سب مہنگائی کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ مہنگائی چ لی ہوی ہے گ تالی م
ج جناب آپ نے بالکل باجب بات کہ ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے اگر میر ا اگر مجھ سے کچھ پوچھاناا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو اگر میں پیغام دینا چاہوں نا کہ جنریسن کو کیا کرنا چاہیے تو تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ موبائل چلاؤ سول میڈیا چلاؤ اپنی تفریح اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن تعلیم کو کبھی آپ اگنور نہیں کرنا چاہیے بس میں یہی کہوں گا اور ان کی لائن میں ہمیشہ سے میں بات کہتا ہوں تعلیم کے بارے میں کہ جو آج کی محنت ہے نا وہ کل کی کامیابی بنتی ہے جناب
جی بالکل یہ بات تو صحیح کہی ہے آپ نے جناب
اں شکریہ شکریہ ویسے جناب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے یہ تعلیم کے مدرسے کے بارے میں ایک اچھے اچھے فائدے بھی بتائے نسان بتائے اور اچھا وہ بتایا اور اگر آپ روبو ہوے تو بل گ ی السلام علیکم محترم
بالکل بالکل اگلی بار پھر ڈوب رو ہوں گے ہم کو بھی آپ پ بات کر کے اچھا لگا اللہ حاظ
اللہ حافظ ٹھیک